ہ اور میں بھی ٹھیک ہوں کیا ہو رہ ہے
کچھ نہیں بس وہی تھوڑا بہت کام کر رہی تھی بیٹے بیٹھے
اچھا اچھا پھر بھی کیا کام کر رہی تھی
وہی سلائی کا ہی تھوڑا سوئی دھاگے کا تھا تو بیٹے بیٹھے کر رہی تھی اس لیے سوچا آپ سے بات بھی کر لوں گی بیٹے بیٹے
ہوں ہوں ہ اچھا کیا اور لنچ ہو گیا آپ کا
ہاں لنچ ہو گیا ہمارا
گھر میں سب کیسے بچے وغیرہ
ہاں فی الحال سب ٹھیک ہے بس تھوڑا موسم کی وجہ سے سب کو سردی زکام ہوا ہے باقی سب بڑھیا ہے
اچھا اچھا تو وہاں کیا بارش کی وجہ سے
ہاں ایکچولی کبھی بارش آتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی اور ٹھنڈ بارش نہیں آتی ہے تو پھر وہ ایک دم اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کی پھر تیز دھوپ ہوتی تی ہے کی وہ سردی گرمی لگ جاتی ہے
جی جی ارے فی الحال موسم ہی ایسا چل رہا ہے بس بارش کا موسم سب سے برا ہی لگتا ہے مجھے تو
سچ میں کبھی کبھی تو مطلب اچا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اتنا خراب لگتا ہے کیا بتا
اگر اچھے سے بارش ہو جائے تب تو ٹھیک لگ تا ہےاگر تھوڑی سی بارش ہوئی اس کے توبعد تیز دھوپ جو نکلتی ہے
ہمم
بس یہی لگتا ہے ایسا لگتا ہے پورا شریر پوری چیٹیاں سی کاٹ رہی ہیں بس یے لگ
ہاں
ہ ہ ہ اور بتائیے کیا کھایا آپ نے کھانے میں
کیا کھایا تھا آج ہم نے ٹماٹر مرچی کی سبزی بنائی تھی اور روٹی بنائی تھی
اچھا چاول نہیں بناتے دوپہر میں
نہیں ہم دوپہر کا کھانا ہی نہیں کاتے ہیں نا ہم شام صبح کھاتے ہیں
اچھا ہاں وہی صبح میں بھی پھر بھی صبح میں بھی کتنے بجے کھاتے ہو پھر بھی
صبح میں دس گیارہ بجے
اچھا ہاں پھر بھی تو چاول وغیرہ نہیں لیتے سات یے تو پوچ رہی
نہیں ہمارا کھانا شام صبح ہی ہوتا ہے ہیبٹ ہی نہیں ہے دن میں کھانے کی
ہمم ہمم ہمم اچھا اب بھی ٹھیک بھی ہے نا آپ کو جلدی بھی نکلنا ہوتا ہے پھر بچچے بھی اسکول جا رہے ہیں ادون اگر دن میں گھر میں رہو تو لگتا ہے بھی یے چلو کھا لو ابھی آپ شاپ پر ہیں تو کیسے
ہاں بس دن میں دو تین بار چائے آ جاتی ہے پیٹ اس سے بھر جاتا ہے
چائے اچھا چائے آپ کو اچھی لگتی ہے
چائی اچھی نہیں لگتی لیکن کام کرتے کرتے تھکاوٹ آ جاتی ہے پھر اباسیاں آنے لگتی ہے تھوڑا چائے پیتے رہے تو دماغ چلتا رہے
اچھا اچھا چائے ویسے زیادہ پینا نقصان دہ ہوتا ہے ویسے ایک دو کپ تو چل جاتی ہے
نہیں اتنا ہی پیتے ہیں صبح میں صبح میں ایک کپ پی کے آتے ہیں گھر پے اور دو پھر میں وہ ڈسپوزل میں دیتے ہیں نا چاہے چھوٹی چھوٹے جو آتے نا کپ پلاسٹک والے
ہاں اسے تو ایک گھٹ چائے آتی ہے اس سے کیا
ہاں بہت چھوٹے چھوٹے سے سیت آتے ہیں اس میں کی
ہمم
بھی نہیں بڑتا بس یے ہے کی بھائی تھوڑا دل کو سکون مل جاتا ہے کی ہم نے چائے پی لی ہے
ہمم
مطلب ایک کپ کی تین چائے تین مطلب ہم گھر پے جو پیتے ہیں نارمل ایک کپ اس کے تین کپ ہو جاتے ہیں تین یا
ہاں ہاں ہوتے ہوں گے ضرور چار ہوتے ہوں گے بلکی کیونکہ وہ تو اتنا چھوٹا سا کپ ہوتا ہے اور اس میں ایک گ یا دو گھوٹ چائے آتی ہے بس
ہاں بس اتنا سا ہی آتا ہے لیکن اب شاپ پر وہ آتا ہے ہوٹل سے لے کے لڑکا تو لے لیتے ہیں ان کا تھوڑا ہو جاتا
صحیح ہے تو آپ اس کا منتھلی پیمنٹ کرتے ہو یا پھر ڈیلی میں
نہیں بیچ بیچ میں دیتی رہتی ہوں جیسے کبھی تین چار چائے لے لی تو اس کا اکٹھا دے دیا کبھی ایکسٹرا ہی دے دیا چھٹے نہیں ہوئے تو کبھی ایکسٹرا ہی دے دیا کہ بھئی کوئی نہیں جب اگلی لیں گے تو پھر اس اس میں ایڈجسٹ کر لینا تم پھر وہ بھی یاد رکھ لیتا ہے کہ بھئی اتنے چائے کے پیسے ہوئے اس حساب سے
ہمم
ٹھیک ہے اور پھر شام میں کیا ارادہ ہے کچھ ڈنر میں کیا بناؤ کیا سوچا کیونکی پہلے سے ہی سوچنا پڑتا ہے نا
ہاں سوچنا تو پڑتا ہے
یے پہلے سے سوچیں تبھی ہم بنائیں گے میں نے بھی ابھی تو دوپہر میں دال چاول بنائے ہیں بچوں نے بولا کہ امی دال چاول کھانے ہیں
اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم شام کو بنا لے دال چاول کیونکی ایک بچہ بول رہا تھا کی مجھے میٹھے چاول کھانے ہے
سب سے ایزی ہے کچھ نہ ملے تو دال چاول بنالو بس
ہاں میرے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ناں تو یا تو پھر میں دال روٹی تو ویسے ہی بنتی ہے پھر تھوڑے سے چاول بھی بوائل کر دیتی ہوں تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں بچے دال چاول کھا لے تے ہے ہسبینڈ روٹی روٹی دال کھا لیتے ہیں سبزی روٹی
اب میٹھے چاول کیسے بناتی ہو مطلب ایسے فرائی کرکے چینی ڈال کے
نہیں نہیں جیسے مطلب نارمل ہم پھیکے چاول بناتے ہیں ناں ویسے ہی بناتے ہیں بس اس کو کیا کرتے تے ہیں پھر تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا وہ چاشنی بنا کے اور اس میں تھوڑا دو منٹ بوائل کر دیتے اور تھوڑا وہ کیا بولتے ہیں اس کو اوررینج کلر ملا دیتے ہیں اس سے کلر بھی اچھا آ جاتا ہے
اچھا اچھا
ہاں پھر کشمش وغیرہ ڈرائی فروٹ وغیرہ جو بھی ڈالنا رہتا ہے بچوں کو جو بھی پسند ہوتا ڈال دیتے ہیں
ہمم اور اس میں گھی وغیرہ کچھ نہیں
گھی بھی ڈالتے ہیں نا وہ چاول تو ویسے بھی بوائلڈ ہو جاتے ہے اس میں تو اوپر سے ڈال دیتی ہوں تاکی مہک اچھی آتی ہے
ہاں مہک اچھی آتی پھر ایک دسرے پے چپکتے بھی نہیں ہوں گے نا
ہاں ہاں وہ تو ویسے تھوڑا نارمل جب ہم فی کے بناتے تب تھوڑا بہت تو ڈالتے ہی ہیں تیل ڈالو یا گھی ڈالو جو بھی پھر جب بن جاتے میٹھا بناتے تو ایک چمچ لے کے اس میں تھوڑا سا مکس کر دیتے تاکی اس سے مطلب اسمیل اچھی آتی ہے
اچھا
ہاں
ہاں یے ٹھیک ہے ویسے میرے یہاں بھی آپ بن تا ہے وہ زردہ بولتے ہیں اس کو وہ پہل چاول پہلے بوائل کرتے ہیں اس کا چاول کا وہ مطلب زردے کا جو چاول ہوتا ہے وہ الگ ہی آتا ہے بوائل کر کے کلر ڈال کے فوڈ کلر ڈال کے اس کو بوائل کرتے ہیں
ہاں نہیں ہم تو کبھی کبھی بنا لیتے ہیں بس بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کو مجھے اتنا اچھے سے بنانا نہیں آتا ہے وہ لیکن پھر کبھی کبھی بنا لیتے بچوں کے لیے
تو اس میں چاشنی نہیں بناتے اوپر سے چینی ایڈ کر لیتے ہیں ہاں
اوپر سے بھی چینی ایڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ اچھے سے پھر گھل نہیں پاتی ہے اس میں وہ چاشنی بنا دینا تو وہ دانے دانے میں گھل جاتی ہے
جی میری امی بناتی ن گڑ کے چاول بہت اچھا لگتا سردیوں میں گڑ کے چاول کھانا بہت اچھا لگتا ہے وہ فائدہ بھی دیتے ہیں اور صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور ویسے سواد بھی بھی اچھے لگتے ہیں
ہاں یے تو ہے
کھائے آپ نے کبھی گوڑ کے چاول
بچپن میں کھاتے تھے اب آج کل تو بچوں کو پسند ہی نہیں ہے گڑ کھانا
حالانکہ وہ جو گڑ ہے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہے چینی سے بہتر ہے لیکن پسند ہی نہیں ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے میں تو کھا لیتی ہوں سردیوں میں کھاتی ہوں کبھی کھانا کھانے کے بعد بھی کھا لیا تھوڑا بہت تو اس سے پیٹ ٹھیک رہتا ہے
نہیں میرے بچوں کو نا ہمارے یہاں مطلب چورمہ زیادہ بنتا ہے نا دال باٹی چورمہ یا صرف چورمہ کھیر چورما یے زیادہ بنتا ہے
چورمہ کیا ہوتا ہے
چورمہ جیسے ہم اب اس کو بات کرتے کرتے یاد آ گئی بول رہا کی تم نے کھیر چورمہ تو بنایا نہیں
تو آج بنا دینا
شام کو بنا لیں گے
چورمہ ہمارے یہاں دال باٹی چورمہ بنتا ہے نا
ہاں
وہ والا
اچھا کیونکی مجھے پتا نہیں نا کیسے بنتا ہے نام تو سنا ہے لیکن کیسے بناتے ہو کیا پتا ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا
پھر آپ موٹی روٹی بنا لو بہت موٹی مطلب تین چار چار پانچ مطلب آپ بالکل پتلی روٹی بناتے ہو تو پانچ روٹی کے برابر آٹا لے لو اور اگر تھوڑی میڈیم سائز کی بناتے ہو تو پھر آپ چار روٹی کے برابر آٹا لے لو دونو باہر کھیلوں یہاں نہیں باہر کھیلوں پھر اس کو موٹی روٹی کو بیل کے اس کو میڈیم فلیم پے پکاؤ اور بیچ بیچ میں مطلب چھوٹے چھوٹے یا تو انگولی سے چھیڑ کر لو یا بیلن وغیرہ بیلن وغیرہ ہو تو اس سے تو کیا وہ دونوں طرف سے برابر پک جائے گا اس کو کڑک پکانا ہے
اچھا کڑک سیکھنا ہے اسکو
ہاں مطلب بالکل ایسا کرکرا کرکرا بننا چاہیے
سمجھ گئی میں
ہاں پھر اگر وہ زیادہ کرکرا ہو جائے اور اگر ہاتھ سے مسل سکو تو ہاتھ سے بنا لو سب سے اچھا رہتا ہے میں تو ہاتھ سے ہی بنا کے دے دیتی ہوں بچوں کو
اور ویسے مکسر میں بھی کر سکتے ہیں نا
زیادہ ہو جائے کرکرا اور ہاتھ چھلنے کا ڈر رہے تو پھر اس کو مکسی میں گرانڈ کر کے گڑ تھوڑا سا باریک اڑ کر کے اس میں ڈال دو اور اوپر سے گھی بھی ڈال دو اور جو بھی اگر کچھ ڈرائی فروٹ پسند ہے تو دال دو نہیں تو کیول گھی اور اس کا ہی اچھا لگتا ہے گڑ کا
ھمم اچھا اچھا
وہ بنا کے جیسے بچوں کو زیادہ ہاں میرے بچے کو زیادہ پسند ہے وہ کھا لیتے تو وہ روٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اسی سے پیٹ بھر جاتا ہے ان کا
جی جی ہاں کیونکہ وہ بھی تو روٹی ہی ہوتی ہے ایک کی فائدے مند ہے سب سے فائبر ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ اچھی بات ہے ویسے تو میں نے سنا ہی ہے آج میں نے ریسیپی بھی ریسیپی دیکھ لی کیسے بن
ہاں باقی ہم لوگوں کو تو یہاں مطلب اسٹروک میں بنتا ہے نا تو روٹیاں بنانے میں دککت ہوتی ہے
اچھا مطلب اسٹاک کر کے رکھتے ہو آپ
اسٹوک نہیں جیسے ہمارے یہاں بنتا ہے نا تو ایک دو روٹی کا نہیں بنتا ہمارے یہاں پانچ پانچ چھ چھ کلو آٹے کا بنتا ہے تو اتنے روٹی بنانے میں دککت ہوتی ہے نا تو پوری فیملی کے لیے بنتا ہے تو پھر زیادہ بنتا ہے
ہاں بنتے لیکہ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی فیملی الگ ہو زیادہ بنانا نہیں پڑتا ہے
ہاں پر جیسے کچھ فنکشن ہو چھوٹا موٹا یا پھر کچھ پروگرام ہو یا کسی کے پرساد وغیرہ چڑھانا ہو ہمیں ہاں پھر بناتے پھر ہم ہم دوسرے طریقے سے بناتے ہیں
چلیے تو اب نیکسٹ کال پر ہم جب نیکسٹ کال کریں گے اس پہ آپ ریسیپی شیئر کرنا آپ مجھ سے اس کی باٹی کی ٹھیک ہے کیسے بناتے چلیے اوکے